جی بھائی جان ا ہی اب سب کھا رہیا تھے اور بتائیے نا کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان آج
آج دال روٹی مکھنا یہیں سے کھائیں
او امی اب وہ لوگ آپ کے سب خریت ہے نا
کھہرییا تھا آپ کے ہم نے وہ ب لوگ کیسے ہیں
ٹھیک
اور بتیا اور سو کیسے چل رہا ہے
جی بھ جان سب خیریت چل رہا ہے
چلنا بھی چاہیے نہیں چلے گا کو دقت نہیں آ گ بھائی
جی بھائی اور بتائیے نا ادھر موسم کیسا ہے
ادھر موسم ٹھ ہےا جائے
دوپہر میں تو کافی گرمی پڑ رہی ہوگی
ہاں بہت زیادہ دھوپ ہے آدمی کالا ہو جا رہا ہے اس دھ میں ہ تو ت آ اور کوئی ل کے جی س ہو ج رہا ہیں
او ادھر بارش وورش ہوا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں دو بار بارش ہوا ہے
تو پیڑ پودے لگانے کا سوچ رہے ہیں یا لگا چکے ہیں
پیڑ پودے پہلے سے لگے ہوئے ہیں آم کٹا لیجئے اور گلاب کا پیڑ پودا ہے جتنا جگہ وہاں پہ لگا ہو ہے پہلے سے
فڑا ہے کہ نہیں
سب پڑھا ہے بھیا
ایک دن بھی لیچی کھلیں
کھلائیں گے بھائی جان لیچی نکلنے دیجیے نا تو کھلائیں گے آپ کو
اپ تو ایسے ہی بولتے ے بھائی جان کنجوس ہے آپ بہت
نہیں نہیں کھچڑی کھلائیں گے کھچڑی کھاتے
دیکھ لیے کنجوسپن بات بول دی بھائی جان
بھائی جان دل کھول کے بولے آپ جتنے کھانا ہوگا کھچڑی کھ
بتائیے بھائی جان
باقی بریانی اریانی ہوتا ہے تو اکیلے نپٹا دیتے ہیں اس میں
ہم جانتے ہیں بھائی جان آپ کو کیسے ہیں آپ
پیسہ رہتا ہے تو بریانی اور خود اکیلے
جی دوست کے ساتھ ہاں د دکھ بانٹنا چاہیے دوست یہاں سکھ اکیلے لینا
ہاں صحیح بولے آپ کا نیم فالو کریں گے ہم بھی ایسے
جی تو آپ بھی بہت جلدی آگے سے پیچھے چل آئیے گا
ہاں جی بھائی جان صحیح بولے اور بتائیے نا بھائی جان پڑھائی لکھائی آپ کا کیسے چل رہا ہے
پڑھائی لکھائی ٹھیک ہے بھائی جان
جی کس کلا کس ککشا میں پڑھتے ہیں بھائی جان آپ
ہم تو ابھی باروی میں ہے وگیان لیے ہوئے ہی بایا میں کیا بولتے ہیں کیوب دان بھوتک ہی رسائن ساستر اور اترکت میں میتھ ہے میرا اور جو بولتے ہیں شریر کا ہے اس میں جیو وگیان ہے
جی
ہ اور ہندی انگلش بھی ہے
جی
سوچے تھے ایکسٹرا میں اردو لے لیں گے اتنا نا سبجیکٹ ہو گیا کہ کتنا ایکسٹرا میں لے میں تھک جاتا نا
جی
اس لیے چھوڑ دے
ٹھیک کیے ہم بھی بھائی جان ایکسٹرا میں تو میتھ ہے لیے گنت ہے لیے
اپ پڑھنے میں تیز ہیں آپ کا نکل جائے گا میرا نہیں نہ نکلے گا ہم اتنا پڑھنے میں تیز نہیں ہیں بھائی
کائے بھائی جان اپ بھی تو پڑھ لیں میں تیز ہیں ویسے آپ کا ویسا ویسے سے آپ کا دسویں میں کتنا نمبر آیا تھا بھائی جان
میرا دو سو نبے تھا
بتائیے اتنا اچھا نمبر ہے
آپا کا کتنا تھا بھائی جان
میرا تین سو اٹھارہ
تب آپ کا بہت زیادہ اچھا تھا
ہاں آپ کا بھی اچھا ہے دو سو نبے ہائیسٹ رینک ہے
ہوں نیچے سے
نیچے سے اور بتائیے بکری عید میں گاؤں میں رہنا ہے کہ کہیں گھومنے جانا ہے باہر یا ہم اب ابو لوگ کے ساتھ بھائی جان لوگوں کے ساتھ بقرید منانا ہے
امی ابو کے ساتھ بکری عید منانا ہے اس بار
اچھا بھائی جان لوگوں کے ساتھ نہیں
ہاں آپ لوگ کو بلائیں گے نا دعوت پر آپ لوگ بھی آئیے گا
جی
آپ لوگ آپ لوگ آپ کے لیے رات میں دعوت لگوائیں گے پنیر بنوائیں گے مٹن بنوائیں گے اور روٹی بنائیں گے کباب بنوائیں گے پراٹھا بنوائیں گے آپ کےے آپ لوگوں کے لیے ٹھنڈا منگوائیں گے ثبابے شربت بنوائیں گے سب آپ لگائی گ سب بھائی بھائی جان ایک ساتھ کھایا جائے گا
جی بھائی ج ضرور آئیں گے بھائی ج آپ بھی آئیے گا مبارکباد دی سیوئیاں کھلائیں گے آپ کو مٹھائیاں کھلائیں گے مٹن چکن جو پسند ہے آپ کو وہ کھلائیں گے آئیے تو سحیح بھائی جان پہلے اور بقرریید باد بھائی جان چلیے گا گھومنے
ہاںبید بار سوچ رہے ہے گھومنے جانے کے لیے چلیں گے بھائی جان
جی چلا جائے گا گھوما جائے گا مزہ کیا جائے گا سب بھائی جان لوگوں کے ساتھ
جی
کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتا ہے بھائی جان اور
اس کو بھی کوئی لوگ اچھے سے نہیں جی پاتے ہیں تو بہت کو کھل کے جینا چاہیے نا بھائی
ہاں پورا مستی میں چل چاہیے جو بھی کیا ہے کچھ نہیں بس جی رہے ہیں ہنس رہے ہیں کھا رہے ہیں بس
کوئی کچھ بھی بولے اس پہ دھیان نہیں جچی
اور شکھک بھی ہے پڑھنے کے لیے بول رہا ہے اس پہ دھیان نہیں دیجیے آئیے کھائیے پیے سوتیے کسی کا بات نہیں میں نے
سچ بات ہے بھائی اپنا زمان میں آئے
امی کیجیے صحیح بات ہے
اور بتائیے نا بھائی جان ادھر مطلب پیڑ پودے لگانے کا سوچ رہے کہ نہیں
پیڑ پودے لگانے کا سوچ ہے لچی کٹل کا پیڑ پہلے سے لگاؤا گلاب کا پیڑ بورا پر ہے
ک نہیں یہ آم لیچی کا
آم کہاں ہے صرف
جی
آم کا باغوانی ہے صرف
او کون کون سے آم کون کون سے وورائٹی کے آم ہیں بھ ج
زردہ آم ہے کشن بھوگ ہے مالدہ ہے ایک کلکتیا آم ہوتا ہے چاکلیٹی آم بولتے ہیں اسے بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے وہ آم ہے اور کون کون سے ڈالمہ ہے اور ایک دو پرکار کے اور آم ہیں
جی آپ کو مطلب آم میں سب سے اچھا والا آم کون سا لگتا ہے
جاردہ اور کسن بھ کر
کسیم بھگ میں ہوتا شام ہوتا ہے نا بھائی
ہاں بہت
بڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کا سواد کی پراکرتک روپ سے اس کا سواد ہی الگ ہوتا ہے
صحیح بول رہے ہیں ہم
جی اور بتائیے نا ادھر مطلب کوئی نیا پیڑ پودے لگانے کا سوچ رہے ہے کہ نہیں باگوانی میں اپنے
سوچ رہے تھے بیل کا پیڑ لگا دے
جی اور
گرمی آئے گا تو بیل توڑیں گے اسی کا شربت بنائیں گے اور سب بھائی جان لوں کو ایک ساتھ پیا جائے گا
جی بھائی جان ہم بھی سوچ رہے بھ جان گھر کے آس پاس میں دو آم کا پودا لگا دے دو لیچی کا دو کٹ دو کٹحل کا دو پپیتا کا دو کیلا کا ایک نیمبو کا ایک انجیر کا کا یہ سب آم لگا
ہاں پیڑ لگا رہے ہیں کہ باگوانی لگا رہے ہیں بھیا
نہیں بھائی جان دورا میرا کافی بڑا ہے چھیت پر پل بڑا ہے
اور بھوانی ہی بنا دیجیے گا
بنائیے دیں گے بگوان دیکھیے اگر رہے گا زیادہ پیڑ پودا تو چھا رہے گا اور چھا میں گرمی لگے گا نہیں
جی
یہیں سب سوچ کے بہت زیادہ پیڑ پودے لگانے ہیں اپنے گھر کے آس پاس اور اس کے جی اس کے بعد سوچ رہا بائھی جان کہ پھول لگا دے ایک گلاب کا ایک گینندا کا ایک کنیر کا پھول چمپا اور چمیلی کا پھول یہ سب پھول انیک وبن پرک کے پھول لگانے کے بعد اوپر بلب لگا دے چمکی پیلا والا تاکہ رات کو اور ر رونق ہو جائے اور روشن ہو جائے
اچھا بھائی جان آپ نے تو بہت اچھا سوچ ہے آپ کا بہت اچھا کام کیا ہے یہ سب بہت تیز دماغ والے آدمی یہ سب کر سکتے ہیں نہیں تو کون کرے گا کیا بھائی جان
جی بھائی اور بتائیے نا آپ کو مطلب سب سے سے زیادہ پسندیدہ شہر کون سا ہے بھائی جان
میرا سب سے پسندیدہ شہر تو اپنا ہی موتہاری ہی ہے
صحیح بات ہے آپ ن موتیہاری ہونا چاہیے
اپنا بہار متھیاری چھوڑنے کی بات ہے کوئی چیز ہے کیا بھائی
جی بھائی جان اور بتائیے آپ کو کھیل میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
کبڈی بڈی بہت پسند ہے
او اور بھائی جان
کرکٹ بھی پسند ہے
ہم کو بھی کھیل میں پسند ہے بھائی جان ا فٹ بال پسند ہے کرکٹ سند ہے والی بال پسند ہے لوڈو پسند ہے کیرم پسند ہے پھر مطلب نکا چپ جو ہوتا ہے وہ پسند ہے کبڈی والی پسند ہے سب مطلب جتنے کےلے گلی ڈنٹا پسند ہے بہت سارا کھیل پسند ہے بھائی ج
او تو آپ آپ بھی بہت سارا کھیل کھیلتے ہوں گے بھائی یہ
ہاں کھیل کھیل کے چھوڑ دیے بھائی جن اب نہیں کھیلتے ہیں
توھوڑ دیا
اب بڑے ہو گئے ہیں نا بھائی جان تو اب اب بڑے ہو گئے تو بھائی جان ٹائم کہاں ملتا ہے اپنی پڑھائی سے ج آپ نے وہ سے
جی
نکالا جاتا ہے بھائی یہ
جی بھائییا
سب روٹین بنا لیجیے اب بھی ایک ٹائم نکال کے کام کیجیے گا کھیلیے گا تب ن آپ کا شریر سوستھ رہے گا بھائی جان
نہیں بھائی جان شریر سوستھ رہنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں پانچ بجے تو میرے پاس ایک گھنٹہ ٹائم رہتا ہے تو آدھا گھنٹہ ٹائم لگتا ہے فریش ہونے میں اس کے بعد آتے ہیں تو ویایام کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آدھا گھنٹ گھنٹہ بعد چلے جاتے ہیں پڑھائی کرنے
اچھا بھائی جان یہ بات ہے
جی بھائیے
گلرام بھائی جان کی اب ہم کو بہت زور سے نیند آ رہی ہے او کو میری طرف سے السلام علیکم بولیے گا
جی بھائی جان میرے طرف سے بھی وعلیکم السلام بھائی جان اسل